السلام علیکم
وعلیکم اسلام رحمۃ اللہ و برکاتہ اور
اور سب خیریت سے ہیں
الحمد للہ اپنے بتایے اور
الحد للہ میرا بھی سب ٹھیک ہے اللہ کے شکر سے سب کچھ اچھا ہے
شلور
ہاں اور سب بڑھیا اور آپ کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں بس ہم بھی بیٹھے تھے نماز پڑھ کے بھی بس اٹھو پس بیٹھے تھے ابھی اور زحان ٹھیک ہے
ہاں زحاں بھی اللہ کے شکر سے سب کچھ ٹھیک ہی ہے بڑھیا چل رہا ہے سب کچھ
چلو الحمد ماشاء اللہ سب اچھائی چلے کچھ نہیں سب گھر پہ ہے امی نماز پڑھ رہی ہیں اور سب اپنے اپنے کام میں تھوڑا بہت بزی نماز پتائی ہے تو کوئی نماز کوئی کچھ کرا ہے سمس یہی ہے نا
ہاں یہ تو پھر چلتا ہی رہتا ہے لائف میں اور تم ہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں بس ابھی تھوڑی دیر ہوئے ہیں پڑے ہم کو بھی قرآن شریف نہیں پڑھی آج تم نے
ہاں یہ پڑھنے جا ہی رہے تھے پر کوال دیکھے بات کر نہیں پڑ ہے مٹائم دیا دیھیے
ہاں ٹائم بھی ہے آواز آ رہی ہے صحیح سے
ہاں آواز اچھی یاری اس
اچھا اور باقی پڑھائی لکھائی کیسی چل رہی ہے
بس ماشاء اللہ سے صحیح بس تھوڑی بہت صحیح چل رہی ہے فل ڈائم دینا ہے نا اور آپ نے بتاؤ کیا چل رہا ہے
سب یہی چل رہا ہے لائف میں اور کیا سا بل شوگر سے جو بھی ہے وہ پر نیچے ہے ٹھیک ہے بس سب کچھ اسی کے شکر سے
یہ ہونا چاہیے بس ہے کہ نہیں
ہاں ہاں نہیں نہیں بات تو صحیح ہے تمہاری
ہ بسم کیا
اور اتنے دن سے بلا رہے تھے گھر آؤ گھر آؤ کبھی بھی موقع نہیں ملا کبھی فرصت نہیں ملی کہ چلو چلتے تھوڑا ملاقات کر لیتے ہیں چل کے
پتہ سوچتے آج اچا آج جائیں گےچا ٹھیک ہوتے پھر تھوڑا کام پڑ گیا شاید یہ کرنے پھرکل جائیں گے یہی ہوتا ہو تو آج ٹائم ہی نہیں نک رہ ہے جو آئےیں گھر
ہاں ایکت روپ چلتا رہے
جی تو ا جتا نہیں اپائے اور
ہاں سب ٹھیک ہی ہے اور کھانے میں کیا بنایا آج
کھانے میں دال چاول روٹی کھا لے نہ نہایا کھا کایا کھا نماز پڑھی نماز پڑی بس اٹھے تھے کو الگے نہیں بات کر ل پھر جو ہے ہ ببت کو چ
ہوں
ہوں
قرآن شریف کو کون سا کون سا پارا پڑتی ہو قرآن شریف میں مطلب جمعے کے د ن
اں س جمے نہ شور گ ہی پڑی جائے گی نا جمے جمے وہ تو صبح صبح سبے آچ نہ گ ٹم سور کہف ہو گیا اب جو بعد میں جو چل رہا پا رہا ہے وہی پڑھتے ہیں
ہاں ہاں ویسے جمعے کے دن جمعے کے جمعے کے دن تو سمجھو اسی سور کہف کی الکحف کی ہی تلاوت سب سے
ہاں سور کہف میں ٹائم دیکھو اس نے بھی ٹائم دلا جاتا تھا تھوڑا بہت پھر بعد میں گھر کے کام میں ٹائم میں کہاں ملتا ہے شام میں سےھر تھوڑا بہت پڑھو تو اپنا پارا جیسے چل رہا ہے وہ پڑھو نواز شریف کا اور گھر تھ کھ بھی لوگ سب لوگ کیا کر رہیں ہیں
خوشبو کی یار کیا وہی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ابھی وہ کوئی کام تو کر نہیں پاتی ہے
اچھا کچھ صحیح اب نہیں صحیح تھا جب
ہاں الله کا شکر سے آب تھوڑا سا راحت اس کو ارے پہلے سے بہتر ہے تھوڑا سا ہ
حلالہ کا کہ زیادہ مطلب طبیعت خراب ہو گئی کچھ کہنا ہے گول ہمیں بتا جب بتایا تو پہلے ہمیں کہاں پتہ تھا بعد میں بتا ہوا کہ طبعت اتنی زیادہ خراب ہے ہم اور دیکھنے کے لیے بولے تھے کیا کیا آنا ہے دیکھنے آئےیں کچ بھی دیکنے کہ ہاں ٹائم بھی نہیں مل پایا
ہاں یہ تو پھر لگا ہی رہتا ہے ارے یار اتنے اتنے مطلب وہی بولتے ہیں نا ہر روز اتنے اتنے کام آ جاتے ہیں کی
ہاں ہاں وہئی توو ا نے وہئی دو گامے مسروبر ہے نا تو یہ چھوڑو بکڑو اب اس میں تھوڑی سلائی ہو تھی تو ہم نے سلائی نکلنے سوٹ رکھا تھا سلنے کے لیے تو وہی تھوڑا بہت ٹائم کپڑے سینے
صحیح بات ہے ہر انسان ہر انسان یار اپنی زندگی میں مصروف ہے اپنی اپنے
ہاں ہاں بس سب مش یہی ٹھیک ہی دیکھو مصروفی سب سے بیسٹ چیز ہے کہئی کیا اپنا بیٹھنے سے کیا فائدہ کچھ نہ کچھ کرتے ہو تو بہتر رہتا ہے میں پڑھائی سے ٹائم ہی نہ پڑھیں کرو نیچی رہتی
ہاں وہی چیزوں کا کہا نہیں کیا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے
شیتن کا گھر ہاں ہاں وہی چیز اور خالی بیٹھنے سے مائنڈ میں جو ہے بس وسوسے ہی خر آپ غلطنا جاتے ہیں ہے نا آسانی بھی آسانی دنیا میرے پاس سے آئیں گی جائے گی سکون سے بیٹھے اپنا کام کروں تو س سرام م آ دے ڈائیورٹ رہتا ہے اس میں بزی ہو جاؤ ہاں جی
کام میں مصروف رہو اتنا ہی اپنے ذہن سے تکبر دور ہوتا ہے ہے نا
ہاں بس وہی چیز ہے ذہر میں کوئی ایسے ہی خیالات غلط خیال نہیں آتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ایسے ہی اپنا کام بزی لو اور خال بیٹو سوچوئی اس نے ہمیں یہ کہا اس نے یہ کہا ایسا بولا ہو مطلب دنیا بھر انے ذہن میں اتنے غلط غلط خیالات آتے ہیں کہ کچھ کرنے کے نہیں ہ ابھی تمہیں بتائے معاشرے کا تو میرے محلے کا تو اچھھی ستا ہے معاشرہتتا بڑھیا میرا محول و ہے وہاں کا وہ تو جانتی اچھے سے اسی کے بد تھوڑی دیر بیٹ
ٹھیک بھی ٹھیک بھی ہے کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا بیٹھنے سے بہتر دیکھو انسان اگر کسی کے پاس بیٹھ ہے تھوڑی دیر کے لیے تو وہی ہوتی ہے نا اس کے اس کے دل میں تکبر پیدا ہوتا تھا ایک دوسرے کے لیے اس کے دل میں وہ نہیں بولتے ہیں کہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں بس اس کی چگلی کر لو اس کی چگلی کر لو تو ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ اپنے کاموں میں مصروف رہو وہی سک
فسرو وسرو ہاں سب سے بیسٹ ہے یہ چیز تبھی پت ہے ٹائم ہی نہیں ملتا ہےسے میںضرور ہوتا سلائی میں زیادہ تر سلائی میں ہی رہتے ہیں سلائی کر کے اور ادھر تھوڑا بہت گھر کا کام کرو پھر قرآن شریف پر اسی میں ٹائم چلا جاتا ہے کہاں ٹایم جی تھا کہ کچھ اور دیکھو کسی کی باتیں سنو جا کے اس کے بیٹھ ہوتا تھا اس کے پاس اب جان لوگ بیٹھو گے پتا ہے دنیا بھر کے غلت باتیں ہی ملیں گی اور کچھ اچھی سے نہیں مل رہا ہے کوئی پڑھائی سے تعلقات نہیں رکھنا ہے بس دنیا بھر کی برائی کرنی تو اس سے بیسٹ ہے کہ بہتر ہے آدنے آدنے اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے اور اگر ہم تم سے پوچھیں کہ اپنی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہو مطلب کچھ ایسی چیزیں جو ہر کوئی انسان سوچتا ہے الگ شوگر سے ہم ایک مقام پہ پہنچے ہر ہر کسی کے دل کا ایک حوصلہ ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم یہ کریں تو اگر ہم آپ
ہاں
انشاء اللہ انشاء اللہ بہتر مقام کا مطلب کس ہاں ہلو آواز نہیں آ رہی مجھے تو آ رہی ہے
ہاں آ رہی آ رہی آواز کد گئی تھی بیچ میں تھوڑی س میں
ہ آواز کیا کبھی کبھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا
آواز نہیں رچنی آ رہی
آ نہیں رہی کیا کیا ہیلو
ہاں وہ ڈسٹ ہو ہےا بائی س ساری
ہاں کہہ رہے تھے کہ اور باقی جمعے کے دن کیا کیا تلاوت کرتی ہو ویسے ٹھیک تو یہ رہتا ہے کہ جمعے کے دن استغفار ہا در شریف بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور ہاں
بادری د شریف بہت ضروری ہے سب استغفار بھی ضور ہے درو شریف سب سے ضروری ہے جتنا ہی پڑھو گے اتنا ہی اچھا رہے گی ہاں وہ بھی بہت ضروری ہے اس سے پتا ہے گناہ دور ہوتے ہیں گناہوں سے تھوڑا دوری ملتی ہے جی استفار کرنے سے جی
جیسے کہ شیطان شیطان جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے ذہن میں مطلب غلط غلط الفاظ پیدا کرتا ہے
ہاں آواز کٹ رہی ہے روشنییات کی
اپنا مقام کرنا ہے تو پھر سب سے بہتر طریقے یہی ہے کہ ہم استغفار کی تلاوت کو اپنی
روزانہ گ روز روزانہ ہے پڈهنا چائے روز ایک معمول بنا رہے روز روز کا کہ ہم پڑھنا ہے اتنی بار پڑھنا ہی پڑھنا ہے استقفار ایسا نہیں کہ بیٹھ کے پڑھو اپنا کام کرتے اور پڑھتے تھ وہ تو زبان سے کہنا ہے کرتے جاؤ کام کرتے جاؤ یہ بھی ہوتا ہے درودشریف
ہاں ہاں
کہ آپ نہ جمعے کے دن کام بھی کرتے جاؤ اور پڑتے اور پتا ہے کوئی درود شریف پڑتا کوئی کام کرو بہت جلدی ہوتا ہے آ الحمد للہ تو بتائیں دی جلدی کام ہوتا ہے سمج میں نہیں کام ہوا وہاں ہوا کییسے سچی بتا رہے ہیں اور پھر اگر کھانا بنانا بیٹھے کھانا بنا صبح سے ہاں کھانا بناؤ بیٹھکے درود شریف پڑو اتنا لاجواب کھانا اتنا بہترین بنتا ہے بہت اچھا بنتا ہے یہ لیے ہمار اللہ اللہ کا شکر کر تے ہیں کہ اللہ تالی نا ہم لوگ کتنا اچھا مطلب مسلمان بنایا کہ اللہ تعالی نے جو تحفہ درود شریف کا ایک کہ اللہ تعالی نے اتنا اچھا طوفہ ہم لوگوں كو دیا ہاں سوچتے ہوتا ہے کبھی کبھی دل اندر سے الجن میں ہوتا ہے ٹینشن میں ہوتا ہے تو نہ نماز نماز میں اللہ سے ضرور مانگو نا
نٹ ڈسکنیکٹ ہونے لگی ہے
ہلکا ہاں ہاں اب اری ہلو
تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے ہاں ہاں اب آ رہی کیا بتا رہی تھے ذرا دوبارہ
ہاں کرے پتہ ہے جے اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو الحمد للہ اللہ نے مسلمان بنایا تو اللہ پتا ہے جیسے دل گھبرا رہا ہوں سچھ اندر سے بےچینی ہو رہی ہے سچ اٹھؤ جا وضو کر لو نماز پڑ لو دو رکعت پڈ کے دعا کرو تو دل میں کتنا سکون ملتا ہے ہے نا ایسا کبھی ہوا تمھارے ساتھ
ہاں سی بالکل ہوتا ہے بہن کیوں نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں آواز نہیں آ رہی کیا
ہاں سچی بتائ
ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایسا لگتا کہ زندگی میں ایسا لگ رہا ہے گم ہی گم ہے اور ان گموں میں اتنا ہم ہی ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے کہیں سے کوئی روشنی آ جائے ہاں تو اپنے دل کے سکون کو پانے کے لیے اگر جتنی ہاں جت وہی چیز ہے جتنی زیادہ ہم تلاوت کر لے جائیں گے ہمارے کہتے نہیں ہیں ہماری زندگی کے لیے اتنے ہاں اللہ پاک اللہ پاک ہماری زندگی گی کے اتنے ہی راہ راہ کھولتے جاتا ہے آگے کے آگے جتنا ہی ہم کرتے جائیں گے یہ ساری چیزیں ہیں
میں وہ بس اور فہم اللہ تعالی اتنا مہر رحم و کرم اور وہی میں کہ کیا بتائیں سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو نماز کی توفیق دی ہے یہی بہت بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے ہے نا اب کیا کریں ہم بھی بتائے سوچتے ہیں سب بتاتے ہیں کہ نماز کو ہیں ہیلو کیا بتا رہی
کچھ بتا رہی تھی تم
ہم یہ بتارے تھے کہتے ہیں اللہ کا رحم و کرم میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کی توفیق ملی ہے ورنہ تو ہم لوگ تو شیطان تھے انسان تھے ہی نہیں اور اللہ کے کے رحم اللہ نے حافظ جی کو اپنے گاؤں میں اتنا اچھا بھیجا ہے کہ انہوں نے اللہ نے ایک دم نمازی بنایا قرآن شریف تلاوت کرنے کے لائق اللہ نے تعالی نے ہم لوگوں کو بنایا
ہاں صحیح بات ہے
اور امی لوگ نماز پڑھ چکی سب لوگ خوشبو امی سب لوگ ہیلو
ہاں کچھ لوگوں نے پڑھا ہے کچھ لوگ ابھی کچھ لوگوں نے پڑھا ہے کچھ کی باقی ہے الحمد للہ سے سب لوگ نماز کی تلاوت کرنا سب کے لیے ضروری ہے سب لوگ پڑھتے ہیں